ہیلو
اسلام علیکم
وعلیکم السلام بولیے
اور بن گیا کھانا
نہیں کھانا تو نہیں بنا ابھی بس روٹی بنانا ہے آپ کا بن گیا کھانا
یہ تو دال چاول بنانا تھا آ بن گیا دال چاول تڑکا ہی دیدی
اچھا
دال میں بس تڑکا ہی دے رہی
ہاں
ہوں
نہیں مجھے توبھی پھر اللہ رو رٹی بنانا ہے آٹا گنڈ کے میری ساس آئی تھی نا آج گھر پہ
کیسی
ہاں ہن گائے امی گائے
اچھا
تو
وہی ابھی تھوڑے سے بڑ برتن بھی بچے برتن دستے دستے میرے بھائی کے بچے آئے تھے
ہاں
ہ تھوڑا ان لوگوں کو دوکان سے چیبز ویز منگوا کے دی میری جیٹ کا بیٹا ہے ایسا کوئی لا کر دیا بچوں کو چیبز
ہاں
ابھی وہ وہ بھی کھیل رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ
اچھا
ہوں
ہاں آپ کی بہن بھی ہے کیا
ہاں میری بہن ہے
ہاں اور پھر وہی ام توبھی میرا چھوٹا والا بچہ
ہ بھائی کو دو بھائی کو بھی تین بچے ایک لڑکی اس کو دو لڑکی ایک لڑکا بھائی کو اور بہن کو تو سبھی لڑکے ہی
اچھا اچھا ارے واہ اچھا ہے نا ماشاء اللہ
ماشاء اللہ
ابھی میں میں بس ابھی وہی پھر آپ کی بہن کو تو اچھا نہیں ہونگی کہ ایک بیٹی ہو جائے
سب اللہ کی مرضی دیکھو بیٹی بھی وہی کرنا ہے اور بیٹا بھی وہی کرنا ہے پرورش اچھی ہے تو سبھی اچھی ہے ایسا دور میں کہ بیٹے نہیں سنبھالتے یا بیٹیاں نہیں سنبھالتی ہیں سب پرورش کی رہتے
سب صحیح صحیح صحیح صحیح اور بولیے ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں ہیلو
آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے آ رہی تھوڑی بریک ہو رہی تھی پھر ابھی آ رہی ہے
تو ہاں موسم کے چلتے نا تھوڑا بہت بریک ڈاؤن ہوتا ہی ہے
ج ہوں
اور باقی آج کیا پکایا آپ نے پھر
میں نے آج بنائی دال چاول بھنڈی کی بھاجی
بھاجی نہیں بس ہاں بھاجی فیوروریٹ تو بٹ آج میں نے بھاجی نہیں بنائی کیونکہ آج میں بازار اس کے گئی تھی کیوں کہ
برابر بر تو ایک ایک ایک دو دن کا ایکسٹرا رکھنے کا بازار
ہاں بس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ن کہ کبھی کبھی پورا ہی خالی ہو جاتا ہے خوشی نہیں ہوتا ہے
ہاں
لاک کے رکھتی ویسے کبھی کبھی رہتا ہے سب کچھ بھر کے ہی رہتا ہے اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کچھ ہی نہیں دیتا
بر ہاں ہوتا ہے سس کبھی کبھی تو یہ بات صحیح
تو اس لیے آج کچھ نہیں تھا اور پھر من بھی نہیں ہو رہا تھا تو سوچا وہی یہ دال چاول یی بنا لو آملیٹ تل دو یا بھجی ورجی بنا کے کھا لیں گے ایسے بھی میری ممی کو بھائیوں کو آنے ٹائم ہی لگتا ہے لوگ دس ساڈھے دس بجے ہی آتے
ناقابل سماعت
ساڈے دس کے بعد ہی آتے شکتی
ہاں تو آپ کی ایسا ہے کوئی بجو آجو میں نہیں رہتا جب آپ کو لا کے دے دے بازار
ایسے رہتے کبھی کبھی وہ جاتے تو بول دیتے بٹ آج جن سے میں منگاتی تھی
ہوں
وہ جو آنٹی تھے وہ بھی تھوڑا باہر چل رہئی ہے
اچھا اچھا
ان کا بیٹا آج روٹی بنا رہا ہے وہی دیکھ کر آئی ہ
ہاں اری وا کون
اچھا ہاں میرے بازو والو کا بیٹا تو میں بی تو کیوں پکا رہا ہے تو کیوں پکا ہے رہے کی ممی باہر گئی ہے
ہاں ہاں ہاں
صحیح س ہاں ضروری ہے بپ
ہاں وہ تو ہے اچ
اور بولیے
بس
کیا بول رہے ہو
کیا بولے
وہی سب چلتا ہے کام گھر فیملی
سی کام تو بابا سب کی لائف میں کام ہی کام ہے
آج تو پانی وانی بھرا ہوا تو پانی بھی نہیں بھر
نہیں بھرے اپنے پانی
نہیں بھری پانی پورا بھرا ہوتا ہے ایکچولی میرا تو کیا بھرتی نہیں بھری
صیح صیح
ابھی کل سوچے اگر کل لگاؤں گی کپڑے پہ اب کل بھی مجھے باہر جانا ہے شام سے بھائی بینک کے کام سے جانا ہے باہر
کہاں پے پہ اچھا اچھا اچھا اچھا بینک ہمم
ہاں تو پھر وہی پہ کل واپس ٹائم نہیں ملے گا تو اپ سیدھا کپڑے وپڑے بھی لگاؤ گی کام وام کرو گی تو پھر پرسوں ہی کرو گی
کام ہوتاا تو ا تو تاکی واقی گھرنے لگی ہے تو کیٹ نہیں رہتا ہے
برابر
شام کے ناش میں آج تو دوکان میں کچھ بند ہوئی تھی شام میں آج تو پاستا بنا ہے میرے بھائی لوگ بھی آئے تھے پھر وہی ہم لوگوں نے مل کر کھاے تھے پستا پستا ہاں
تھوڑا ہمیں بھی دیکے بیھج دیتے
بھوکڈ طریقے سے کھایا ان لوگوں نے کہ کسی کو پتا اچھ میرے بھائی کے بچے لوگ کو اتنا فیورٹ ہے کے اس میں کیچپ دال کے دیکھیں گے مگر کسی تو کھانے نہیں دیتے
اچھا اچھا نہیں نہیں جان دے بچے کھائے تو بس میں
تو اس میں ٹمیٹو کچپ ڈال دو تو وہ لوگ ایسا ہے کہ پلیٹ چھوٹے ہم بوئل کے پانی میں کچپ دال کے دےدینگے تو اتنا شوق سے کھالیتے ہے پر میری بھابھی کو اتنا آلسی پن آتا ہے کہ وہ کبھی یہ سب چیزیں کرے گی نہیں اس یے وہ لوگ ادھر آنے کے کے بعد ہی سب چیز کی فرمائش پوری کرتے ہیں
برا
ادھر آتے ہیں ایک ایک ایک ایک فرمائش کرتے ہیں
ہاں
پاستا لائی تو پھر وہ اج پاستہ کھانے ٹائم پہ آئ
ہوں میگی بھی بول رہے بچے
ہیلو
ہیلو
ہاں آواز آئی
آئی آئی بچے میگی بھی بول رہے کیا کھانے
ہاں شام میں بول رہے تھے پہلے پاستا ب پاستا ٹھیک ہے پھر پاستا آیا جب بنانے لگی بوئل کرنے لگی پھر کہنے لگی کہ مجھے میگی کھانا میں نے بولی آگے اج یہ کھالے کال میگی کھلا دیتی ہوں
صحیح ہے تو ابھی اس کی ممی اس کی ممی تو اچھا اکیلی ہوئے گی پھر
ہاں چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہے نا اس لیے اس کو بھی ہے ایسے ستاتی
چلو اچھا
میں اس نے بھی کوکال کیا تھا ایا تھا نا وہ اج میرے گھر کو
اچھا اچھا
تو اس کو کال کر کے پوچھ رہی تھی کی ہے کیا
ہاں
می بولی نہیں نہیں پھر وہی کہنے لگی اس کے کچھ کام پر کب کریں گے کیا کریں گے اسے پھر کہنے لگی گھر کا کمیا چلگیا ایک مہینے کا اس کی ممی ایک مہینے کا وہ دے دیا
ہوں
جی سر ٹھیک ہاں پھر ڈپزٹ اس کے پاس ہے نہیں زیادہ پڑتا ہے ایسے ہوتا ہے پتہ نئی نہ جانے کیا کیا مجھے ایسا مطلب لگ رہا تھا کہ اس کو جہاں وہ رہی ہے اس کو رہنے کا دل نہیں ہے تو میں نے تو کچھ زیادہ نہیں بولا اس ٹاپک پے میں نے بولا میں نے بولا میں نے بولا تم لوگ کی مرضی ہے بھائی تم لوگ کو جہاں رہنا ہے اپنی پلاج سب جی سکتے اب اتنے کیپیبل تو سب لوگ ہے ہی سب اپنا کماتے کھاتے الحمد للہ فیصلہ تو سب اپنے سے کر سکتے ہیں
صحیح صحیح جیسے گئے تم ہی ویسے جھیلوں آپی ہم کیا بول سکتے اس میں
کچھ نہیں کر سکتے ہمارے کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ ایسی جگہ پہ جا کے بس جاؤ جہاں پہ تم لوگوں کو پرابلم ہو پانی کا پروابلم ہو بچوں کو رہنے کا پرابلم ہو ہسبینڈ کو
کل تو اس کی تھی دوسرے کا موٹر ویٹر جل جائے تو پھر اور تکلیف ہوتی ہے معلوم
پھر
ایسا ہے
اور تین تین چار چار فلور پہ اگر گھر رہے گا تو انسان کیسے ہی پانی بھرے گا
کتنے مالے پہ رہتی ہے آپ کی بھابھی
وہ تو سیکنڈ فلور پہ رہتی ہے بٹ وہ جس سائڈ رہتی ہے اس سائڈ پانی کا پروبلم ہے کیوکے میری جیٹھانی چار تین مالے پے رہتے تھے نہ
رے اللہ آپ کی جیٹ بھی وہیں رہتے ارے باپ رے آپ کے جیت بھی وہی رہتے کیا
ہاں وہی رہتے ہیں سب لوگ
یا اللہ چلو ان کا خود کا ہوگا ان کی ایک مجبوری ہوگی آپ کی بات
اچھا اچھا ٹھیک ہے